ہیلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم اسلام اور اور بتائیے تو آپ کے گھر میں سب خیریت
جی جی الحمد للہ ہمارے یہاں سب خیریت ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
جی سب خیریت ہے اللہ کی دعا ہے سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے اور بتائیے کیا کر رہے
جی جی جی ہم تو بس ابھی ابھی تھوڑا سو کے اٹھے ہیں ہم سوچ رہے ہیں آپ تھوڑا ناشتہ واشتہ بنائے سب کے لیے پھر اپنا کام لگی آپ کو پتا ہے یہاں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سو تو ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا نہیں تو باہر نکلنے کا من ہی نہیں کرتا کچن میں جانے کا رسوئی میں جانے کا بالکل بھی
جی گرمی تو بہت ہی تیز ہو رکھی ہے ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہو رکھا ہے دھوپ کی تپس زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی اب اس ٹائم بھی اتنی دھوپ نکل رہی ہے کہ گھر سے نکلنے میں دقت آ رہی ہے ابھی تو کوئی ٹائم بھی نہیں ہوا ہے زیادہ تو دن میں دن میں دیکھو کہ کتنی گرمی ہوتی ہے گھر سے نکلنا کولر پنکھے بھی ایسے چلتے ہیں جیسے ان کے ان میں موٹر ہے ہی نہیں گرمی تو اتنی تیز ہے کہ کچھ پوچھو ہی مت
فرما رہے ہیں ہم بالکل آپ صحیح فرمار ہے ہیں ہم ابھی رسوئی میی اگر جائیں تو کام کرنے کا من ہی نہیں کرے گا گیس جلا لیں گے اتنی زیادہ ہیٹ اری ہوتی ہے اور دھوپ وغیرہ آ باہر دیکھ لیے جا کے تو اتنی زیادہ دھوپ ہے ایسا لگتا دوپہر کے دو یا تین بج گے ہیں صبح کا ٹائم تھاک کتنی دھوپ ہو جاتی ہے
مگر آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ یہ بڑھتی گرمی کا کارن ہی ہم لو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہماری جل وایو پردوشن وہ بھی نہ تو سمے سے بارش ہو پا رہی ہے موسم سمے سے موس م میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کسان فصل فصلیں بھی ٹائم سے نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ سمے ہے جو بارش کا ہے اور اس ٹائم بارش نہیں آ رہی ہے اس ٹائم اتنی گرمی ہو رہی ہے انشاء اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ گرمی زیادہ تر ہے اس لیے بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں انشاء اللہ ایسے لوگوں کو انشاء اللہ ایسے لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ مانوہ جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے انہیں یہ نہیں پتا یہ مورک لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر پیڑ پودے نہیں ہوئے تو ہم آکسیجن کیسے پراپت کریں گے اگر ایس ہی پیڑ پوردے ہم کاٹتے تھے تو جو آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں ہی چلی جائے گی
بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ابھی کچھ لوگ ایسے ہم انسان کہہ دیں گے کہ آپ یہ پیڑ نہ کاٹے یا آپ یہ ورکش نہ کاٹے تو وہ کیا کریں گے بولیں گے تم اپنے گھر لگا لو تم تمہیں اگر دقت ہے تو اپنے گھر لگا لو آپ ہم تو کاٹیں گے
جی ہمیں ہمیں اس چیز کی پہل خود سے کرنی پڑتی ہے اگر ہم خود پیڑ پودے لگائیں گے اور ہم نہ کاٹیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو بول سکتے ہیں اگر ہم ہی خود پیڑ لوگ کاٹے پیڑ کاٹے اور ہم دوسرے لوگوں کو صلاح دے تو انشاء اللہ وہ یہی بولتے ہیں کہ پہلے تم کرو نا اس کام کو ہمیں کیوں گیاں دے رہی ہو تو میرا م ہر کام ہر کا ہر کام کی پہل ہر کام کی پہل خود سے شروع ہوتی ہے اگر ہم ا چھا کریں گے تو ہم دوسروں کو اچھا اچھا کرنے کے بارے میں بول بھی سکتے اگر ن کاٹ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو کیوں ب بولیں گے تو وہ لگ مانیں گے ہی نہیں ان شاء اللہ وہ بولتے ہیں کہ تم ہی لگاؤ پیڑ اپنے گھر پہ یہ وہ ایسی والتے کرتے ہیں
ہوں اور دیکھئے کچھ ایسا ہے نا اگر ہم گاؤں والی سائڈ کی بات کریں تو وہاں پہ کتنی ہریالی ہے وہاں نہ دیکھا ہوگا اتنی ہریالی ہے وہاں پہ اتنا اچھا ہے وہاں پہ موسم وہاں بارش بھی ٹائم سے آتی ہے وہاں دھوپ گرمی بھی ٹائم سے رہ تی ہے وہاں ٹھنڈ بھی ٹائم سے رہتی ہے اور وہاں پہ گرمی اتنی رہتی اتنی جتنی گرمی آپ لوگوں کے شہروں میں رہتی ہے
جی ہاں آپ بول رہے ہو کہ گاؤوں میں مگر اب تو گاؤوں میں بھی اسے گاؤوں میں بھی اتنا ہو گیا ا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ گاؤوں میں ہی زیادہ پیڑ پودے کاٹ تیار ہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤوں میں کچھ لوگوں کی آرتھک استھٹی زیادہ خراب ہوتی ہے وہ نہ گیس ور بات گیس نہیں گیس نہیں بھروا پاتے ہیں اور وہ ہی پیڑ پودے کاٹ پیڑ کاٹ کے ان سے لکڑی پراپت کر کے اپنے بھوجن پکانے کی ویوستھا کر کے مگر انشاء اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ تم پیڑ پودے کاٹ رہی تو ج پرانا پرانا دسو ہوتا ہے جیسے جو سوکھا ہو تا ہے ہم اسے اپنے اپیوگ میں لے بلکہ ہرا پیڑ نہ کاے کاٹ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا انشاء اللہ کی ایک پیڑ کے اندر جیو ہوتا ہے اور ہم نے ایک پیڑ کاٹ ہرا ہم نے پیڑ کا پیڑ کاٹ دیا تو انشاء اللہ ہم نے ایک جیو ہتیا کر دی اللہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہرا پیڑ کاٹتے ہیں انہیں دھرتی پر دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی تی ہے مگر لوگ بعض ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے
جی جی بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں کسی کی وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے کسی چیز کے لیے بھی نا وہ پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں بہت جلدی کاٹ دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں نہیں اس چیز کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا
ہمیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں حکومت سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ جو لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں ان کے بارے میں حکومت سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ سمجھا ہے اگر یہ نہ مانے تو ان پہ کوئی قانونی کاروائی کی جائے مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں خود حکومت ہی ملی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی حکومت کئی جگہ جنگلوں کو خالی کروا رہی
بلکل بلکل یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا ابھی پیچھے بھی دیکھا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک نیوز آ رہی تھی کسی نے پیڑوں کو کاٹنا تھا تو وہ تو چلو عام لوگوں نے کافی سارے عام لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے وہ سب لوگوں نے روک لیا تو وہ چیز نہیں کٹی لیکن اگر وہ کٹ جاتا تو ہمارا آدھا جنگل ہی ختم ہو جاتا
جی ج میں اور آپ نے یہ دیکھا ہو کہ حکومت تو خود حکومت کو تو یہی ہیں بنانے چاہیے کہ جیسے اگر ویسے لوگ واگ نہیں سدھرتے ہیں لوگوں کو دنڈ ملتا ہے تبھی لوگ سدھرتے آپ نے دیکھا حکومت یہ اعلان کر دے کہ جو کوئی پیڑ کاٹتے ہوئے ملا یا کاٹا کسی نے بتایا تو اس کے اوپر دس ہزار روپئے کا دنڈ ہے تو ان شاء اللہ لوگ سدھر بھی جائیں مگر حکومت حکومت خود لگی ہوئی ہے جنگلوں کو نشٹ کروانے میں جس سے جو زمین پراپت ہوتی ہے اس پہ اب حکومت خود جنگلوں کو نشٹ کروانے میں لگی اس پہ اس پے کئی قانونی کروا کاریالہ بنائے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ان شاء اللہ فرمائیے
کٹوا کٹوا کے اپنا کام نکلوا رہے ہیں تو پھر ہم عام جنتا سے یا عام سے کیا گزارش کریں گے ہم کوئی گزارش سے نہیں کر سکتے ہماری حکومت اتنی کام نہیں کرے رہی دیکھیے ہم جیسے اب فرمایا تھا کہ بھی دیکھو گاؤں میں اگر آپ بات کریں وہاں پہ گیس کی کمی ہوتی ہے بہت صحیح بات دیکھو وہ لوگ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے میرے حساب سے اگر وہ لوگ گیس نہیں خرید سکتے تو وہ کھانا کیسے پکائیں گے ان لوگ کو لکڑی ہی چاہیے پھر اگر لیکن میرے حساب سے اگر سر کار ان کو نا گیسئیں پرووائڈ کرے میرے حساب سے گیس ان کو دے کے بھائی آپ کو گیس کی ضرورت ہے آپ گیس تو مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے آج کے سمے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس پہ مہنگائی دن دن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو لوگ وا کرے ہی کیا گاؤں میں کئی لوگوں پہ روزگار نہیں ہوتے ہے انشاء اللہ اور روزگار نہیں ہوتا تو پیسوں کی ویوستھا نہیں کر پاتے ہیں تو سرکار کرے گی سرکار فری میں گرامین لوگ سرکار فری گیس کر دے تو ان شاء اللہ پیڑ پودے نہیں کٹیں گے اگر یہ
کے ہم آپ سے بولے چلو فری وہ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے ہم یہ چلو فری نہ کریں لیکن جو اتنی زیادہ مہنگائی پہ ہے اس کو کم تو کریں جس سے جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی خرید پائیں ہے نا ایسا ہو جائے دیکھو اگر وہ ہزار روپئے کھاتے تھے بالکل پانچ سو کا کردے تا کہ ہر عام جنتا بھی اس سلینڈر کو خرید پائے ہر بندہ سلینڈر کو یوز کر پائے مہنگائی دن با دن آسمان چھوتے جا رہی ہے تو دیکھو ہر اس کا اثر ہر چیز پر پڑے گا دیکھو مہنگائی بڑے گی تو پھر جو کسان ہے وہ کاٹیں گے وہ ا گیہوں وغیرہ جو کاٹتے ہیں دیکھو اس کی مہنگائی بھی بڑھے گی
جی جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کی جو فصل ہوتی ہے ان کے پیسے نہیں بڑ رہے ہیں وہ ویسی مہنگائی ہے دنا دن بڑھتی ہے چلی جارہی ہیں تو ان شاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ کسانوں کو کسانوں کی جو فصل ہوتی کے کسان لوگ محنت کرتے ہیں پھر اس فصل کو پکاتے ہیں اگاتے ہیں کاٹتے اور ان کی ریٹ کم رہتی ہے میرا ماننا تو یہ سرکار کو کسانوں کی ریٹ بھی کبھی بڑھانے چاہیے فصل کی جس سے اگر ریٹ بڑھے گی تو لوگو کے پاس پیسہ آئے گا تو پھر تو لوگ خود ہی گیس کی ویوستھا کر سکتے ان شاء اللہ پر ایسے سرار کا تو سرکار کا پتہ ہی نہیں ہے نیتا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چناؤ کے ٹائم پہ تو ہاتھ جوڑ کے یہ وعدہ وہ وعدہ کرتے ہے اور الیک شن جیتنے کے بعد میں وہ سر وہ جنتا سے یہ بھی نہیں پوچھنے آتے ہیں کہ اپ کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چلا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ تو گاؤں میں پانی کی اتنی قلتیں ہو رکھی ہے کہ کئی لوگوں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرمارہے ہیں بجلی کی کی اس میں دقت آجاتی ہے بجلی کا گاپنے تو بارش آتی ہے تو بجلی نہیں آتی کہئی کہیں دودن گیے بجلی نہیں آتی ایک دن بجلی نہیں آتی میرے حساب سے نا اس چیز کو بہت کرنا چاہیے سر
آپ نے یہ صحیح بولا کہ بجلی نہیں آتی ہے کہ آپ چلے جاؤ کئی گاموں میں تو لائٹ کی کوئی ویوستھا ہی نہیں ہے لوگ واہ گرمی میں ہی پڑے رہتے ہیں ان شاء اللہ نہ ان کو اجالا مل پاتا ہے نہ ان کو روشنی دیکھ پاتے نہ ان کولر پنکھے چلا پاتے ہیں
سمے میں جہاں اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا جہاں اتنی پرکرتی کو اتنا زیادہ وہ وہ مطلب کیا بول اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے مطلب اتنا زیادہ چیزیں بدل گئی ہے چینج ہو گئی ہے حد سے زیادہ چینج آگئے جہاں پہ مطلب پہلے کپڑے بندے ہاتھ سے دھوتے تھے واشنگ مشین آگئی ہے اتنا زیاد ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے ہمارا انڈیا لیکن کہ تب بھی کئی شہ گاوں میں بجلی ابھی تک نہیں آئی ہے ابھی
جی جناب آپ نے بھی بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرک یہ پیڑ پودے نش کارن نشٹ ہونے کے کارن ان لوگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے دس بیس سال پیڑ پہلے کافی پیڑ ہوا کرتے تھے کافی بارش آتی تھی اور ہم ہمارے بزرگ تھے وہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی بیٹھا کرتے تھے شدھ اکسیجن پراپت کرتے تھے اور وہاپہ گپ پہ سب پہ لڑایا بھی کرتے تھے آںے دن آپ نے دیکھا ہوا کہ کوئی ایسا برچ ہی نہیں ہے جہاں لوگ باگ بیٹھے بات چیت کرے اور انشاء اللہ انہیں گپے سپ پے لڑائے اور آپ پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ پیڑ پودوں سے ہی پھل پراپت کر کے اپنے بھوجن کی ویوستھا کرتے تھے آئے دن آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم پھل بھی بازار سے خریدتے تھے لوگ واگ ان میں بھی پیسوں کے لیے پیسوں کے لیے میڈیسن انجیکشن لگا کے ان کو بڑا کر دیتے ہیں نہ یہ نہیں پتہ ہے کہ ان سے ہمارے ہیومن سسٹم پاچن کے لیے خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی جن
مطلب نہیں ہے ان لوگ کو بس اپنے پیڑوں سے پھل توڑنا ہے یا چھوٹے ہیں لاکھوں سے بڑا کر دیں گے بازاروں میں بیچ دیں گے جو انسان کھا رہا ہے نقصان تو اس کو ہو رہا ہے نا
جی ہاں تو ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے پر وہ چند پیسوں کے لیے ان کو اپنا جمییر ہی جمیر ہی بیچ دیتے ہیں انہیں کیا پتایا ہے کہ مانو جیون کیسے ملتا ہے اس کی اہمیت ان لوگوں تو پیسے سے مطلب ان شاء اللہ ایسے لوگ بہت ہیں جو پیسے کے پیچھے ہی باگ رہے ہیں انہیں یہ بتا ہے کہ ہمیں ہمیں اچھا کر رہے یا برا کر رہے ہیں انشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہی خدا خدا حافظ